ہ
ہوں پہلی بار میں آواز نہیں آ رہی ہوگی اور باتا کیا ہو رہا
کچھ نہیں بیٹھے ہیں
اور چائی ناشتا ہو گیا
چائے ناشتا ہاں چائے تو ہو گئی ہے تین بار کام کیا ہے سب نے بنایا ہے
ا میرے وہاں بھی لائٹ چلی گئی ہے ابھی گھر کی صفائی کر رہے تھے چائی وائی پہیلی ہے منے بھی نشتا کرگئے ہم کو تو وہی پسند آ ا آئی پلس والا
تو کیا بول بس تو مار کے دیک نہیں گتے لیے تھوڑی گ تھ
ہاں دیکھے تو تھا وہ کہہ رہا کہ ہے وہ والا فون تو لے آتا صحیح تھا یار
تو تو جؤ لے لو
تب ہم کہاں ہم لے لیتے تو پھر ہم دوسروں سے کہے کہیں ہمیں اتنی نالج چوڑی ہے فون لینے کی میں نے پہلے کبھی لیا ہے جو آج لینگے
خاہش تھا انفینکس والا وہ چلو چلنا تو آج ہم چل لیں گے ساتھ میں شام تک
اگر ہم پہلے وہی والا پوچھیں گے پہلے ہم وہی والا پوچھیں گے کہ فون ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں ہوا تب جا کے انفنکس لیں گے
تو دیک لیںینا پھر وہ اتنا مہنگا بھی تو
اور اس کے بعد ج دس دینا پڑے گا اٹھارہ کا ہے وہ کس تو دو ہزار ایکسٹرا ہو جائے گا دو مہینے میں تین مہینے میں ہمس کمپلیٹ کر لیں گے چارجزار
مہینے میں چار ہزار تو ہم نکال ہی لیں گے اس میں کیا تین مہینے کے اس بعد ہے
ہاں پھر اور کے تم آئے پیسے تم جانا کیسے اڑانا ہے
ہ وہی فون ہم کو کافی زیادہ
ہلو ہاں بولو
ہ م بھائی ل آیا تھا تو چ ارے وہ بھائی کوئلے میں بھاگل نہیں ہوگی تو اس کا پیڑ آدھیم بھر گیا سدا چھوڑ دی اچھا
جھوٹی کر کے آدھی چھوڑ د کھانا
س سے کہلو لووں ا ڈال کے سائ تو پورا وہ کر دی د ڈال دیسے آم دئی خات ریتنا
ہاں اور تو کیا ہم بھی تین
آؤ پھر
ادھر لے کے اور چائے بنا کے
تو جو بین لائے اس کو پکڑ لو
دھر پنچات
فی کا بیٹھے ہوئے ہیں وہ دو تین کا جو بھی کام ہے وہ ملتا ہے کیا پتا بعد میں پھر اور مل جائے کام
اس سب کہ لوگ کو کام نہیں ہے چار دن کرنے کےے تو دو ہزار تو ہو جائے گا پانچ سو روپیہ مل رہا ہے نا ایک دن پ
دو سو ہی میرے گا تب بھی صحیح ہے جی چ ہے گا انسان بکنےی باتیے کہ م بتا دیے ہوں اب بھی گندے بڑے ہیں
اور مطلب کوئی آ رہا ہے دوستیں آ رہی ہیں کہیں جان
تو د کو مہٹھا کے گھومتے ن یہ گا کلائن تھوڑی گناتے ہو تو سامنے والا گ بنات تو ہم چلے جاتے ہیں ج میں کہاں جاؤں گی میں میر کو کوئی بولتا ہے کوئی ہاں یہاں چلو وہاں چلو تب ہم چلے جاتے ہیں میں نے اب می کوئی پلاننگ نہیں بنایا کہ ہاں
اپنی مرضی سے پلان بناؤ تب کیا ہوگا جب تم دوسرے کی مرضی سے تب گھوما کرڑتی ہو
تو وہی تو بات ہے کہ ہم آج تک اپنی مرضی کو بنائ گی تو کہتا چو من ہی دیکھا نہیں آٹ ہیلو ٹھیکائےئے گا چل اسے گھر چلے ہیں ج ہاں چلو میرا خود کا پلان ہی نہیں ہوتا پت نہیں شاید میں بقرعید کی دو تین کے بع ہی ٹنڈے پڑے گا آج چلنا دو چلو اسی گھر چل بولتے رہے بقرعید میں بھائی تہوار ہے ہمارے دوست لوگ کو ہم بلائیں گے گھر پہ پھر تین دن بعد سنڈے پڑے گا
لاؤ اتنی گرم ہو رہی ہے کہاں ملاؤ
بلا نہیں رہے ہیں جان چلنے کی بات کر رہے چلو س گل
ا چھا مقصد
چائے تھوڑی کم بنائی ہے ہم نے
ا تم بنا رہی تھی اا بنا رہی تھیں ہم کو دو ہم کو تھوڑی دیر نا لانگ وانگ تو نہیں ڈالا
سب سارے ہی کرتے میں
تعریف کرتے ہیں اسے بجتی گ
ٹھیک
اللٹا مطلب کوئی بج کرتا ہے جلدی کر رہا ہے چائے کو لے گ کو تعریف ہوگی اچھا لگ اب منہ پہ انسان کیا کہے گا بتی تو کرے گا نہیں منہ پہ کیا گہے گا کہ اب ایک بولیں گ تو برا مان جائے گی کیا پتا کونے میں رونے لگے تو وہ تعریف کر دیتا ہے اتنی گرم ہوئی ہےت ذرا انی گرمی میں سب چائے پی ہم بھی پیئیں گے
چائے بھائی جائے پہلے بتاتے ہم ج جگاڑ کر کر کے تسی جائے سب کا کیا ہے ارے نکال دیا بی ہ
ہاں تو
بت بواس کر رہی ہ آواز آ رہی ہے
ہ بولو
نمک زیادہ ڈال د نم چائے میں نمک اور چین زیادہ ہوتی ہے جی دھ ڈال د ے اپنے میں ڈال رہے ہیں ملائیدین
اب جنارا من
چاہیے نا بتاؤ آ کےے لے جاؤ تھوڑی
اب گ بیٹھے ہیں اب ل آئیں گ جان تو
ہگ بانییا
بائر جاوا کہ کائی خانی میرے میری مرضی رہے گی ج
ہو آڈیو ری بند پڑھ گئی ہے اور تو گھڑکی بولتے ہیں جو پڑوس گھر میں جھانکا جاتا ہےر گاہےاب سے ہزار روپئے ہے بارہ سو ہ نائٹ چلی گئی کب سے بارہ سوی سوگام ساس کب تریننی نہیں ہے ہاں وہ ہم کو نمبر دے دیتی ہے ہم نے ان کے نمبر سے ایک بار ٹسک
پالیس یہ لو کہ
چوبیس کال کیسے ہو گئے تمہاری بڑی اچھا ت تیز ملا ہم کو بیسی ملی پت نہیں کی کاسان شام کیا کر من مٹی ہے دودھ ڈال دے دودھ ڈال کے بہت خراب لگا مجھے
دیں گی اما چائے بنائیں گی میٹھی کر دیں گی شکر بھر دیں گی چاندنی چائے بنائے گی لونگ ڈال دیں گی
م ت کی س و سنا رہ ہے اندر ہے گا
ہوں انی شکل اچھی نہیں اچھی
پچ س
ب ہ ہم پھر بھی مطلب اچھی نہیں بناتے تھ خراب بھی نہیں بناتے کہ پین پ انسان تناناد تو بناتی تو منہ بن جاتا ہے پیتے ٹم لیکن مج پیتے کیکہ نشیڑی ہے چائے کا میں ن چی چ کاا کون چائے کی بات ہے ن چائے کی نہ کہ سگریٹ کی بات کیا کہ چائے بڑی شوق سے پ نہیں چائے کیا ہر ہے ہر پتا ہے ہمنا منگلہ نہیں م ہار کوئی بات نہیں صبح صبھ پ سب سے زیادہ نقصان نقان گے کوئی بات نہیں سب سے پہلے تو پھر دھیرے دھیرے انسان مر جاتا میری طرف سے نہیں ہو رہا ہے تمہاری طرف سے ہو رہا ہے یا آفتاب ہیں اب تب جاؤ اس کو فون دلا دو کہ دے فون دلا دو فون کوئی کام کیا ہو گرمی میں جب تک دھپ ہے اور جیسیے دھوپ کرتا ن تم لوگ گل ہلو ہاں بلو
ہ چلو ابلہ کر رہے ٹھیک ہے جاؤ
کہاں باگ رہی ہے بہت جلدی مانگنے کی کیا آپ دیکھ دقت یہ ہے چل ٹھیک ہے دقت یہ کی لکھنا ہے بائے اللہ حافظ ہان